ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
اور سب خری ہے
آج کے ٹاپک کیا رہے گ
ایجوکیشن
صیح
ہ وکش میں
جی ہر انسان کی زندگی میں اگر آپ کو اچھا انسان بننااہ تو ایجوکیشن بہت ہی ضروری ہے
جی
اگر ایک اچھا انسان بننا ہے تو آدمی کے لیے ایک ایجوکیشن بہت ضروری ہے ایجوکیشن کے بنا عدمی سب ہے اچ نہیں بن سکتا ہے ایک اچھا انسان نہیں بن سکتا ہاں ہاں
جی تعلیم ہمارے معاشرے کو بہت ہی اچھا بنا تھا
ہاں بالکل کیک تلیم سے آدمی ہر کچھ سیکھتا ہے اھنا بیٹھنا بولنا چلنا سب چیزیں کرنا تو اس وجہ سے تعلیم بہت ضروری ہے اور بیسک کم سے کم اگر کچھ نہ سیکھے آدمی تو تھوڑا بہت ہی ضرور سیکھے جیسے کہ ہائی اسکول انٹر اتنا پیرس اچھا سے پارلی تاکہ انسان کو ہ بولنے کا چالنے کا اٹھنے کا بیٹھنے کا ہر چیز کا ایک طریقہ آ جائے اور چیزیں جو ہیں ا بی سی کے لیے بات کرنے کا طریقہ آ جائے اور اس کو آگے کیسے کیا کرنا ہے اس کو سمجھ ج کو کہتے ہیں نا ایک اچھا سمجھ آ جاتی ہے ایجوکیشن اگر آدمی نہ پڑھے تو جی ہے
ہوں
اچھی تعلیم نہیں ہوگی تو پھر آدمی کیا کرے گا بھائی کام دام کرے گا رکشہ چلائے گا ٹلا لگا پڑی گئی چے گا جو زیادہ تر لوگ کر ان کو تعلیم کی کمی ہی تو رہتی ہے اگر وہی اگر وہ تھوڑا سا کسلے تو کچھ وہ نہیں کریں گے صرف ایٹ لیس کچھ بہتر کریں گے اور پھر رہن سہن کرنا بیٹھنا چیزیں بھی بدل جائیں گی یہ سب چیزیں ہیں ضروری چیزیں اور جو پڑھنے کے لیے ا چھوٹ ہیں جو پڑھنے ہیں تعلیم کو چاہیے تو اپنی سے اپنے جو چین م کی فبلٹی کوالٹی اور جتنا بھی ان کا وہ ہے ایک لیول اس حساب سے سو محنت کرتے ہیں بچے آگے جاتے ہیں ڈاکٹر آئی ایس چس ا بہار کی اوج اچھ ہر آدمی کو کم سے کم اتنا تو پنا چاہیے کہ ہائ اسک کر تاکہ وہ خر کی سمج جانے پہچانے ساری چیزیں خ ج
جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا
ہ برو
ہر انسان کو تعلیم حاصل کرنا چاہیے وہ چاہ دل دنیا بھی ہو یا دین ہو دونوں تعلیم بہت ہی زیادہ ضروری ہے اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے ملتی ہے اور ہم لوگ چاروگے بیچ بیٹھ کر اچھے سے بات کر سکتے ہیں
وہ چ و پ کہ گ ہے اس کو سمجھنا چاہی گے ب سمجھ آ جائے گی جب آدمی کو سمجھ آ جاتی ہے تو ساری چیزیں
صحی بات ہے
اس کو دنیا سے اس لیے پتاؤوں گے ین کے بارے میں پتا ہ گی اس کی ہر کچھ کے بارے میں اس کو جانکاری ہوگی اور پھر ایسے معلوم کچھ نہیں پڑھا لکھا ہے کچھ بھی نہیں ہوا ہے کچھ تعلیم نہیں تو پھر چلیے سب کچھ دےا رہے ہیں مشکل سے آدہ گ نے بس بھائی کماؤ کھاؤ کماؤ کھاؤ
صحیح بات وہی چیز ہے کوشش کرنا چاہیے بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم دی جائے اور اچھے اچھی چیز اچھے اسکوپ میں جیسے کسی کو انجینئر بنانا ہے یا پھر ہاں ڈاکٹر بنانا ہے نا پہلے سے پپیئر کرنا چاہیے
جب آپ کا بھیس محبوط ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کو وہ ہی بھی چلے جائیں گے نیو مضبوت ہوگی تو بن آپ کتا لمبا بنا دیتی تو آپ کیر کمزور ہو جاتی ہے تو
صحیح ایسا بھی ہوتا ہے کوئی بچے گ غریب ہوتے جو پڑھ نہیں پاتے ہیں تو ان کو ہم لوگوں کوشش کرنا چاہیے ان کو پڑھانے کی ہے نا سپورٹ کرنا چاہیے اگر کسی کے پاسے نہیں ہے
ہاں
صحیح کہا
جائےگا اکثر پانی پیہا تو
اچ کیاا پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کوئی کیا جو ہوتی تھی گھر کی خواتین ہوتی تھی ان کو پڑھنے نہیں دیا جاتا تھا ان کو باہر نہیں جانے دیا جاتا تھا پڑھنے کے لیے لیکن اب ایسا نہیں ہے
بول رہے
ہکہ اب ایسا نہیں ہے لڑکیاں ہر چھیت میں بہت آگے ہیں نا وہ پائلٹ بھی بنی ہے وہ ٹرک بھی چلاتی ہیں وہ ہر کچھ کر سکتی ہیں
ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے
بس
آئیے آپ کو
آپ کو زمین سے اج لے جا سکتے ہیں صرف یہ چی ایسی ہے کے زمین سے آپ عرض پہنچا سکتی ہیں اب غریب ہو یا کیسا بھی ہے اگر آدمی پڑھنے میں تیز ہے پڑھائی میں من ہے پڑھائی کا وہ ہے تو پھر وہ کسی بھی فیلڈ میں کچھ اچھا کر سکتا ہے ابھر جب اچھا کر سکتا ہے تو وہ بہتر ہو جائے گا اچھا انسان بنائے گا اچھا پہ اس ساری چیزیں ہو جیں گی وہ پھر تعلییم چینج ہو پائے گی اس کتنا اگر اتنا بزنس میں کو کام محنت بھی کرے گا تو وہ اتنا نہیں کر پائے گا پر اگر وہ پھائی میں کرے گا تو ایک دم سے وہ زمین سے اب سے پہنچ جائیں گے
صی اگر غریب لوگوں کو چھ مطلب اچھا رہن سہن یا اچھے پاسے چاہے تو ان کو چاہیے کہ اچھے سے اسٹڈی کرے تعلیم اچھے سے حاصل کرے کسی بھی چھیتر میں جانے کے لیے پھر کیا ان کی لائف تو بیسٹ ہو جاتی ہے
جو انسان حج کرنے والا ہے وہ کسی کاان ہو جائے گے
بس بچے پڑھ پڑھنے کے مطلب مطلب اس کے اندر جذبہ ہونا چاہیے
آج کل کے اسکول میں بھی اس طریقے کی محنت نہیں کراتے بچوں کو بچوں کو پاس بوجھ بورڈ سس سمے چلو بوجھ نا بننے کو پڑھائی پڑھائی کر رہا ہ ب کاؤ ان کو اچھا انسان بنا ان کو اچھا سے کہا ہو ان ہوم ورک ہو ورکں ہوتا ن ریس جیسے ریس میں بچے تو وغیرہ
دونوں چیزیں نہیں کر سکتا ہے بچہ وہ دو ناؤ پہ سوار ہو کے نہیں چل سکتا ہے اگر آپ کو اسے پڑھانا ہے تو آپ پڑھائی پر فوکس کریے ا کام کرانا ہے گھر کا تو آپ گھر کا ہی کام کرائائی لیکن دو ناؤ پہ نہیں اس چلا س کے کوشش کرنا چاہے کہ بچوں کو صرف پڑھائی سے ریلیٹڈ رکھیں
آدمی تو وہ ہونا چاہیے
جی
س دھیان دینا ہی چاہیے آدمی کو
فی
ہی یہ سب چوچیں ہیں
تعلیم بہت ہی اچھی چیز ہے آپ تعلیم حاصل کر کے حافظ بن سکتے یہ تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹر تو ہے نا
ڈاکٹر انجینئر آئی ایس پی سس
سب چیز بن سکے ہیں
اک ج فیلڈ میں جا سکتا ہے بہت سے آپطن رہتا ہے آئی ٹی
جی جی ہمیں لگتا ہے کہ بہت سارےوگ جو ان لوگ کا سپنا یہ رہتا ہے کہ ہم کو اسکول جانا ہے پر وہاں پر نہ تو اسکول نہ کوئی ٹیچر ہے پڑھانے والا تو وہ سب ان کا خواب بن کے رہ جاتا ہے
نہیں آپ
کئی جگہ پر بچچے کیا کرتے پل پار کر کے تب جاتے بڑی مشکل سے
ہاں
وہ پل نہیں پاتا ہے وہی چیز ہے وہ تو ہے تو وہی پڑھنے والے ہوتے ہیں بچے تو ہر سچویشن کو اپنا وہ بنا لیتے ہیں ہر موضوعق ہو ا اپنا اس کو سیکھا کر لیتے ہیں پر اب جو اس کے پاس بہت سی سویدھائیں ہیں راجنیتا کے بچے ڈاکٹر تو اس کے بچے بڑے بڑے لووں کو پ پھر بھی وہ نہیں پڑھ پاتے ہیں کیونکہ وہ ان کا مسترین کا وہ نہیں ہو پاتا ہے تو کے پس سویدھا ہی کامتا ہے سے کام ہے ایسا نہیں پر ایک وہی چز نا ان کے اندر فٹ کر دس باپ
ان کو ساری سویدھائیں مل رہی ہے انا محنت کرو تو کہاں ہی محنت کریں گے
وہی چیز ہے ہو جاتے ہیں بچے پھر وہ کام اپنے من کا کرنے لگتا ہے
جی جی
ایسا کل نہیں ہونا چاہیے انسان کو تھوڑا سا وہی کہتے ہیں نا بچوں کو ماں باپ کو صحیح غلط تھا وہ بتائیں یہ نہ بتائے کہ کیا ہے کیا نہیں اپ کو یہ بتانا چے صح کیا ہے غلگ کیا ہے اپنے آپ ہی جو بچوں کو چٹ نہیں گ
وہ اپنے آپ سمجھ جائے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے سمجھ آ جائے گا اس
جی جی چلیے ٹھیک ہے جی جی جٹھیک ھیک
ٹھیک ہے پھر آپ سے بات ہوگی اللہ حافظ
اورک